جی آپ کیسے ہے
جی ہم میم خیریت میں آپ بتائیے آپ کیسے
میں بھی ٹھیک شکر اللہ کا گھر میں سب کیسے ہیں
ہاں جی میم ہم سب بڑھیا آپ بتائیے آپ کے امی ابو
میرے گھر میں ا بھی سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا تو کیسا موسم ہے آج وہاں پہ
جی میم ادھر بہت زیادہ تیز دھوپ ہو رہی ہے موسم تو بالکل خراب ہو رہا ہے آ ہمیں بالکل بہت زیادہ تیز اوپ ہو رہی ہے گرمی سے ہال برا ہو رہا ہے
اچھا ٹھیک تو ہمارے یہاں تو بہت بارش ہو رہی ہے ابھی یہاں پہ تو ابھی بہت ہی خوشگوار موسم ہے ہوائیں بھی چل رہی ہے اور ویسے دھوپ ب کی وجہ سے جو برا حال ہوا تھا اب موسم میں تھوڑی سی تبدیلی آئی تو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ابھی
جی میم ادھر تو کیا بولتے ہیں دھوپ ہو رہی ہے مطلب کہ کبھی کبھی بارش کا موسم ہوتا ہے لیکن ویسا نہیں ہوتا بارش ہونے کے بعد بھی تیز دھوپ نکلتی اور وہی پھر سے وہی گرمی کا برا حال ہوتا ہے
بالکل بالکل گرمی سے تو ہوتا ہی ہے ہے گا
ہوں
اور بتائیے آپ مجھے میں ایک اہم ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں مجھے تھوڑی سی جان کری چاہیے یہ جو سوشل میڈیا آج کل مطلب جو پوری دنیا جس پہ ڈیپینڈ ہے آج کل تو سوشل میڈیا پہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا کچھ کہے مجھے تھوڑی سی جانکاری چاہیے اس کے بارے میں تو اگر ا آپ کو ٹھیک لگے گا تو
ہاں جی میم بولیے بے شک میم بالکل
اوکے تو آپ کے حساب سے سوشل میڈیا کی ایسی چیز ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں
جی میم سوشل میڈیا کی ایسی چیز ہے جس جو کہ پورے دیش میں ایک طریقے سے ہر کوئی ویکتی اس کے ادھیین ہو چکا ہے کیکہ سوشل میڈیا ایک منورنجن کے روپ میں استعمال کیا جا رہا ہے لیکن میم سوشل میڈیا کے ایک طریقے سے دو ڈفرنٹ ڈفرنٹ سائڈ افیکٹ ہے کیوںک آپ کو پتا ہوگا میم ایک طریقے سے وہ لابھ دائک ہے اور ایک طریقے سے ہانیکارک ہے کٹ ل ک لابھداک کب ہوتا ہے جب ویکتی اپنے ہت کے لیے اس کو کام بھی لیتا ہے اور ہانیکارک کب ہوتا ہے جب ویکتی دوسروں کو اس سے پریشان کرتا ہے
صحیح کہا آپ نے بالکل
آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے دوران بہت س بہت ویکتی اپنے بنا ویکتی گھر بیٹھے پیسے کمانے کے نسخے حات مارا ہے کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہوتی ہو چکی ہے جو کہ ویکتی خود اپنے گھر بیٹھے اور کوئی چیز کرنا چاہتا ہے کیونکہ آپ آپ نے دیکھا ہوگا میں آج کی دنیا میں ک سائبر سائبر کیس چل رہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے دوران ہی ہو رہے ہے کیونکہ ویکتی دوسروں کو کچھ ایسی چیزوں میں اللجاتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسہ ڈبل کر کے دیں گے وہ دیں گے ایسے کریں گے ویسے بولتے رہتے وہ کیا ایک بچارے شریف انسان کو بساتتے وہ وتی جو جو سوشل میڈیا کا یوز کرنا نہیں جانتا نا میں وہ اس چیزوں میں جلدی پنس جاتا ہے اور اس
اگر میں آپ کو ایک بات بول رہوں اگر کوئی انسان سوشل میڈیا یوز کرے گا یا کوئی نیا بچہ ہے اس نے ابھی نیا فون لیا
سبھی وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہتے مجھے لگتا ہے پہلے ہمیں اس کو ایک پر و میں اس کو ہمیں علم دینا چاہیے پوری طریقے سے اس کو سمجھانا چاہیے بیٹا اس کے فلاں فائدے ہیں فلاں نقصان ہے نقصان کیسی کیسی ہیں اس کو سمجھا نا چاہیے یہ نہیں کہ آج کل جو پت ہی ہے مطلب ہمارے بچے آج کل ٹینھ یہ ٹینتھ کا ایگزام پاس کر کے ٹویلتھ کا ایگزام پاس کرتے ہی گھر والوں کو بولتے ہیں کہ نہیں فون چاہیے مجھے فون چاہیے ادھر لیکن ٹھیک ہے اگر بچے کو فون کی ضرورت ہے لیکن مجھے لگتا ہے اتنی ذمہ داری یا اتنی ذمہ داری اب پیرنٹس کی ہونی چاہیے وہ اپنے بچے کو ایک جگہ پکڑ کے رکھے مطلب سمجھاائے کہ بیٹا اس میں بہت سارے نقصان بھی ہے اس میں اتنے فائدے ہیں فائدہ کون کون ہے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو آپ کے پاس بہت کچھ عم آ سکتا ہے آپ کو فلاں فلاں چیز جو کی جانکاری مل سکتی ہے لیکن غلط استعمال سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں تمہارے میرے حساب سے یہ چیز ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی نئے بچے کو سوشل میڈیا آپ بون دے رہے ہیں تو اس کو پہلے ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ بیٹا ایسی چیزیں ہے یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کو مطلب دکھانا دکھانا ہوتا ہے کہ آج کل کیا کیا پرابلم ہو رہی ہے جو آپ نے اب یہ کہا کہ ایک شریف انسان کو پھنسایا جاتا ہے مطلب کیسے اس کو تھریٹ ویٹ کیا جاتا ہے یا لڑکی کو تو میرے حساب سے پہلے ہمیں اس کو علم دینا چاہیے اس چیز کا فون دینے سے پہلے سوشل میڈیا ک کے استعمال سے پہلے کو ا اتنا کچھ ہمیں اس چیز سے آگاہ کرنا چاہیے ہے نا
جی میم بالکل بے شک اگر جب تک بچہ ایک سمجھدار ذمہ دار ناگرک نہیں ہوک نہیں بنتا جب تک اس کو موبائل سے دور رکھنا آپ کی بات آپ نے بولا کہ ٹینتھ میں اگر کوئی بچہ بورڈ ایگزام میں پاس کر رہا ہے تو اس کے گھر والوں کے موبائل سے اس کو کوچنگ دی جا سکتی ہے ان کے موبائل سے ان کے پرسنل موبائل تبھی دلانا چاہیے جب وہ نابالغ نہ رہے تب وہ وہ اپنے آپ کو سمجھ سکے دنیا کو سمجھ سکے تبھی ان کو ایک طریقے سے اس موبائل جیسی چیزوں میں ڈالنا چاہیے کیکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہوتی ہے میم آپ انسٹاگرام کی ریل کو اسکرول کرتے ہو تو اس پر ایک ایک ایڈا ایک ایڈا ضرور آ آ جاتا ہے کیونکہ اس کے انترگت ایسا بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اس اس فیوچر میں ایسا ہوگا اس میں ایسا ایا ہوا آپ اس ایپ میں سے اتنے پیسے ڈالو اتنے ڈبل ہو جائیں گے وہ جائیں گے تو میم وہ کیا ایک طریقے سے پسانے کی چال ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں آپ کو پیسے دیے جائیں گے لیکن بعد میں آپ کو ایک ساتھ اتنا فراڈ ہوتا ہے نا کہ م آپ پوچھو مت بالکل اس
سر بہت ساری ایسی میں نے دیکھا بھی ہے میرے ساتھ ایسا یقین ہوا بھی ہے مطلب ایک ایپ ہے یز کرنا تھا اس میں وہ بول رہے تھے کہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے وہ اتنا یہ ملے گا وہ ملے گا لیکن بعد میں وہ آپ کو پتا ہے وہ فراڈ نکلا وہ پ اکاؤنٹ سے ہی پیسے نکال دیتے تھے پہلے وہ ایسے اویئر کرتے تھے کہ آپ استعمال کرو پھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم کتنا اچھا کہ لیکن اسی لیے میں بول رہی ہوں کہ وئر ہونا چاہیے انسان کو کہ
جی میم ب سب
یہ کہیے فراڈ وڈ مت ہے کیونکہ آج ک مجھے لگتا ہے آج کل زمانے میں بہت ساری فراڈ براڈ کا قصہ چل رہا ہے آج تو ایک انسان کو پنسایا جاتا ہے جتنا کوئی بچارا شریف انسان ہے اس کو الٹے میں پنسایا جاتا ہے
جی میم آپ یہ سب ہوا تھا میرے بھائی کے ساتھ میم کسی ویکتی نے اس سے بولا کہ تیرا تیرے کو ایسے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا میں اس نے اس کی باتوں میں اس کو پنسا لیا سوشل میڈیا کے مادھیم سے تو اس نے بنا پوچھے اس بھائی کے اکاؤنٹ کے اوپر چار لاکھ روپئے ٹرانسفر کر دیے میم
اچھا وہ یہ تو بہت رقم ہے ہاں
ہاں میم بالکل اس ٹائم کی کیا میرا بڑا بھائی تھا میم جو کہ شہر میں رہتا تھا وہ اپنی ذمہ داری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھ رہا تھا تو میم اس نے کیا کچھ ایسا ہی سوچا ہوگا تو اس نے کیا اس کے اکاؤنٹ میں چار لاکھ روپئے ٹرانسفر کر دیئے پھر اس کے بع میں نہ تو اس کا کال نہ میسج کچھ نہیں میم اس کے سھ بہت بڑا پراؤڈ ہوا تھا
بہت بڑا فراڈ ہوا بالکل چار رخت تو بہت ہوتے ہیں
ہمم بالکل بے شک میم لیکن پھر بھی میرے بھائی کیا ایک مضبوط انسان تھا وہ بالکل ہمت نہیں آ رہا اس نے پھر محنت کہ پھر سے وہ ایک جو بھی ڈپارٹمنٹ گورنمٹ ڈوٹی ہے وہ جو کہ کیا وہ ایک وہ بھی ایک بار تو فروڈ کا شکار ہو چکا ہے کیونکہ میں اسکمر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہر کسی کو ایسی بات میں الجھاتے ہیں نہ کہ کسی کو شک نہیں ہوتا کہ فراڈ یا پھر لیگل ہےیا ان لیگل ہے کیونکہ وہ ان کی ایسی باتیں ہوتی اتنے میٹھے بولتے ہیں وہ ایک تو
جاں وہ تو مجھے وہ تو پھنسانے کا طریقہ ہوتا ہے اسی لیے وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے کہ ایسا کرو ویسا کرو ہاں وہ کریں گے ہم آپ کی پوری ہیلپ کریں گے یہ تو چال ہوتی ہے نا ان کی فسان
جی میم آپ ان سے دو گالی بھی نکال دوو گے تو وہ بے شک سنیں گے میم کیونکہ ان کو پیسوں سے مطلب ہوتا ہے کیونکہ میم ایک پیسہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ایک انسان کو کچھ بھی کرا سکتے لیکن اگر میں اپنا محنت کا پیشے کما کے کھائیں گے تو ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے
بالکل اور پتا ہے یہ جو یہ جو کمائے ہوئے پیسے ہوتے نا ان کو ایک ایک چیز ان میں ہوتی ہے کو برکت ہوتی ہے آپ نے کبھی دیکھ لینا اگر آپ نے کمائے ہوئے اگر آپ کے پاس کمائے ہوئے پیسے ہوں گے ن اور آپ کو مطلب حرام کے پیسے ہوں گے اگر دو پیسے حلال حلال کے پیسوں میں زیادہ برکت ہوتی ہے آپ یہ دیکھ لینا
جی میم بے بشک ایمانداری اور بے ایمانی کے پیسوں میں بہت زیادہ
بہت فرق ہے ہاں بیمانی کے پیسے وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں نکلا تھا انسان سوچتا میں نے کیا کیا میں نے تو اتنا کچھ خرید بھی نہیں کیسے ختم ہو گئی اتنی جلدی میں نے تو کل ہی نہیں نکالتے اتنے پیسے کہاں ہو گئے مطلب پتاہ ہی نہیں چلتا انسان کو یہ کیا ہو گیا اتنی جلدی ختم نہیں پیسے کیسے ختم ہو گئے اور جب حالانکہ پیس اتنی برکت نکلتی ہے مطلب اگر بازار جاؤ گے کچھ لانے کے لیے اپ اتنی چیز لاؤ گی نا اپولو گی پت نہیں یار اتنی ساری چیز اب بھی میرے پا پیسے ے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے بہتر ہے کہ حل حال طریقے سے اگر انسان کمائے گا اور یہ فراڈ واڈ سے مجھے لگتا ہے کہ پتا نہیں آدے لوگ ہوتے ہیں ایسے دکھے بس بوک بس پتا نہیں ان کا کیا ہوتا ہے ان کا کچھ الگ ہی سین ہے
ج میم اگر آپ ایک ایک دن مزدوری کر کے پیسے کماؤ گے نا تو اس پیسوں کو اٹھانے میں آپ کو بہت زیادہ دقت ہوتی ہے کیوںکہ آپ کو پتا ہے میں میں نے اتنی محنت کر کے پیسوں کو کمایا تھا اس کو کیسے اڑا دوں گا میں اور جو بے ایمانی کا پیش ہوتا ہے اس میں وہ ویکتی کیا سوچتا ہے یہ فری کے پیسے کیا دقتیں جائیں گے تو ہو آئیں گے کیونکہ بے ایمانی میں اور ایمانداری میں بہت فرق رہتا ہے
بالکل بالکل صحیح کرنا میں بہت متاثر ہو آپ کی بات سے کہ ویسے آپ نے ایک اچھی بات کہی کہ ہمیں کیسے اویئر رہنا چاہیے اس سوشل میڈیا سے میں بہت مجھے بہت اچھا لگا سن کے آپ کی ایسی ستو چھ میں مجھے بہت اچھا لگا
دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا مطلب اگر آپ کسی کو سوشل میڈیا کے بارے میں آپ جانکاری دو تو مجھے لگتا ہے بہتر ہے نا
جی میم بے شک اگر آپ کو ا کوئی ٹاپک پہ بات کرنی ہو تو سوشل میڈیا کیسی چیز ہے جو کہ ایک ویکتی کو سکشم اور سمردھ بناتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کہ ہم بہت زیادہ اسکیم بھی ہوتے ہیں کوئی ویکتی آپ کی باتوں باتوں میں آپ کو ایسا الجاتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کی او ٹی پی لے کر کے آپ کے اکاؤنٹ کو صاف بھی کر سکتا ہیں
بالکل صحی کہا آپ نے اچھا مٹٹ کال میںپ کو کروں گی کال ٹھیک ہے
ٹھیک ہے میم
اوکے اوکے